تو
ہیلو
ہاں فیروز جی بولیے
جلیم بھائی جی
ہلو
وعلیکم السلام دلیل بھائی جی
ہاں السلام علیکم اور سب بتائیے سب خیریت ہے
میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے
میرا بھی ٹھیک ہے ایک سڈنٹ تھوڑا رکیے گا
سب خریت ہے سنا ہے آپ نے بکرے کا کاروبار شرو کیا ہے
میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے
ہاں جی اللہ کے کرم سے شروعات کی ہے ابھی لگ بھگ چالیس بکرے ہیں
آپ بکرے کہاں سے خریدتے ہیں
بکرے مارکیٹ سے خریدتے ہیں ہلو
ہاں آواز نہیں آ رہا تھا آپ کا
گاؤں سے خریدتا ہوں پہلے ان کی نسل عمر اچھی طرح سے دیکھ لیتا ہوں پھر خریدتا ہوں
اچھا بکرے کے دام رکھتے سئے کن باتوں پر دھیان دیتے ہیں آپ
وزن نسل ہو گیا سواستھ ہو گیا اور بازار کی قیمت ہو گیا کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نقصان نہ ہو بیچنے والے کے ساتھ نا انصاف کی
یہی اسلم کی شکھا ہے کہ کاروبار ایمانداری سے کیا جائے
بالکل اگر کسی بکرے میں کوئی کمی ہو تو میں گراہک کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں
ہ پر آج کل لوگوں بہت زیادہ کس نسل کے بکرے پسند کرتے ہیں
جی جی جمنا پاڑی سیروہی اور بیٹل نسل کے بکرے اچھی قیمت پر بک جاتے ہیں
ہوں چارے کا خرچہ کتنا آ جاتا ہوگا دلیم جی
سارے کا خرچہ کافی خرچ ہوتا ہے ہارا چارا بھوسا داناہ اور صاف پانی کا پورا انتظام کرنا پڑتا ہے
ہوں ہوں ہوں
ہوں ہ
تو کیا کبھی کبھی ڈاکٹر سے بھی نیمت جانچ کرواتے ہیں ج بیمار مار پڑ گئی تو
ہاں ہاں سمے پر ٹیکاکرن کروانا پڑتا ہے علاج بہت ضروری ہے اس سے بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے
ہوں بات تو صحیح بولے ہیں آپ اچھا یہ بتائیے ج ہم لوگ کا یہید جو د جو بناتے ہیں اس س میں کاروبار کیسا چلتا ہے کیسا رہتا ہے م کیا م نے بکتا اگتا ہے م پروفٹ لابپ کیا ہوتا ہے
ہاں ہاں اوشس اسی سمے سب سے زیادہ بکری ہوتا ہے لیکن پورے سال اچھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے ت اب اچھا منافع ملتا ہے
اچھا مان لیجیے اگر یہ ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا سلاح دیں گے آپ ہم کو
اس میں ہم یہی صلاح دیں گے پہلے کم سنکھیا میں بکرے خریدیں
انوبو پہلے لے لیجیے بازار کوچھ سمجھے اور انوبوی وپاری سے سیکھیں
اچھا میں نے کم میں نے شروع میں کم لینا پڑے گا نا
جی جی
اچھا ادھار کرابر میں کرنا ٹھیک رہے گا
ہاں ضرورت ہو تو کیا جا سکتا ہے لیکن لکھت حساب رکھیے گا سمجھیں اور سمے پر بھگت تان کیجیے گا
ہاں
اس سے بھروسہ بنا رہے
اچھا ہم مان لیجیے کسی گراہک اور بھروسہ کیسے جیتے ایک ہوتا ہے نا کہ مان لیجیے گراہک آئی ہے تو ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو پیسہ دے گا
ہاں پھر وہ جی سچ بول کر سی وزن بتا کر اور
میں نے اس کو جھوٹ نہیں بولنا ہے اس کو میں نے صحی وزن بتانا ہے صح اھی بتانا ہے یہی نا
ہاں بھروسہ بن جائے تو گراہک بار بار آتے ہیں
ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہم کو بجنس کے بارے میں
جی جی دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے اور ہمیں ہمیشہ حلال کمائ نصیب کریں
جی اللہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہے
جی جی الہ آپ کو بھی کامیابی اور حلال رسک ادا کریں آذا فرمائیں
تو ابھی آپ بتائیے آپ کا کیسا چل رہا ہے مان لیے ہم تو شروعات کر رہے ہیں
ہاں میرا تو ٹھیک چل رہا ہے
ابھی اب کیا کتنا پرا نسل رکھے ہیں
ہےائے
کتنا پرکار کا نسل رکھتے ہیں آپ
نسل رکھے ہیں دو تین پرکار کا
اچھا دو تین پرکار کا ہے تو ان لوگ کا گھر پہ ہی سب چارا ورا ہوتا ہے کہ باہر پہ بھی لگتا ہے ٹہلنے کے لیے
لوگ کا گھر ہی پہ ہوتا ہے چارا وورا
ا گھر پہ
ہاں
میں نے جتنا م نے نس لگا ہم کو اگر کرنا ہے تو گھر پہ ہی سب ووستھا کرنا ہوگا
ووستھا وہی چارہ کا کرنا ہوگا پلس میں
ان لوگ کا دیکھ بھال اچھے سے کرنا ہوگ
ھمم
ھمم اور بتائیے پیرو جی
اور سب تو بڑیا ہے جلیم جی ی انہیں آپ بزنس یہ کر رہے تھ ہم بھی سوچے تھوڑا آپ سے سلاح لے لے ا اچھا آپ اسٹارٹنگ میں کتنا رکھے تھ ہیں
اور
شروعات میں آپ کتنا رکھے تھے بکری
شروعات میں زیادہ نہیں رکھے تھے دو تین رکھے تھے
بکرے رکھے تھے کہ بکریاں بھی رکھے بکرے خالی بکرا رکھے تھے
خالی بکرا رکھے تھے
ہاں ہاں
کتنا وزن بھگتا ہے ایک بکرا کا
کیاچی
مطلب ایک بکرے کا وزن کتنا ہوتا ہے
ایک بکرے کا وجم ہوتا ہے لگ بھگ دس بارہ کے جی
دس بارہ کے جی ہو جاتا ہے
ہاں
اگر اس کو یہ اگر مان لیجیے اس کو اور وزن بڑھانا ہے تو اس کو زیادہ دن ٹائم دینا ہوگا نا
ہاں ہاں
اور سنائیے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
تو مال اپ م یہ کیا بولتے بازار سے ہی اٹھاتے اور دیہات سے ہے نا
ہاں
اچھا تو وہاں سے اٹھاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد سیل کرتے ہیں آپ بازار باہر میں آپ کا جاتا ہے کہ ادھر رہتا ہے
باہر میں جیسے بازار کا بیپار لوگ ہوتا ہے نا
ہوں ہوں ہوں
ادھتر وہی لوگ کا مطلب میرے یہاں ان جان رہتا ہے وہی لوگ زیادہ خریدتا ہے
اچھا باہر لےا نہیں ہے برسات میں تو کوئی دکھتتے نہیں ہے سب گھر میں ہی بھیوھا ہےھا کاسا کھلاتے ہیں بےچارا
ہوں ہوں
ہ اور کہیں کا پلان ہے سفر کا
کیا س
کہیں پلان بنایا ہے سفر کا
ہاں پلان تو بناائے ہیں
ہ ہاں کپ ن ج می
پلانگ جیسے آپ سے فیس ٹو فیس ایک بار ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ن فیروز جی اس کے بعد ہم لوگ بات چیت کریں گے پلان تو دو تین جگہ کا رکھے ہیں ڈیسائڈ کریں گے کہاں کہاں ہم لوگ کا جانا ہے
ہوں ہوں
ہوں اس کے بعد
ٹھیک ہے نا ملیں گے آپ سے فیس ٹو فیس
ہاں فیس ٹو فیس بات چیت وہگ آپ سے مل لیتا ہے نا آپ
جی اور کیسا ہے موسم ادھر
اچھا ہے میرے طرف
بارش کا کوئی چانس ہے
بارش تو ابھی تھوڑا تھوڑا ادھر آیا تھا ان پھر تھم گیا
کیا لگتا ہے اس بار ہم خدا ہم لوگ پر رحمان کریں گے بارش ہوگا
اور
اس بار موسم کا کیا لگتا ہے کھیتی ہوگا اللہ کے دین سے
ہاں امید تو ہے کا قدرت دیکھنے کو ملے گا جلد ہی کھیتی باڑی ہوگا ہم کو امید لگ رہا ہے
ا
اور بتائیے فیروز جی
سب ٹھیک ہے جلیم جی یہ نکلے ہیں تھوڑا سا ادھر دیہات طرف گاڑی چل رہا ہے ٹریکٹر